لو السلام علیکم السلام ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے
بس ٹھیک آپ کو پت ہے مجھے اپنے دوست سے ملے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا مجھے اس کتنی یاد آ رہی ہے
اچھا اب جاتی کیوں نہیں اس کے پاس
ٹائم ہی نہیں آتا اور وہ بھی بزی ہے وہ کل جات ہے نا پھر اس کے بعد وہ ٹیوشن پڑھاتی ہے تو اس کا پورا دن اسی میں جاتا ہے
آپ
مجھے لگتا ہے کہ دوستی جو ہے نا یہ انسانی زندگی کا ایک خوبصورت اور قیمتی رشتہ تا ہے
بالکل ایک اچھا دوست خوش خوشیوں اور گموں میں ساتھ دیتا ہے اور زندگی کے مختلف مراحل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے
صحیح بات ہے دوستی کی بنیاد جو ہے وہ خلوص اور سچائی پر ہونی چاہیے ایک سچا دوست جو ہے وہ ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے لیکن جب وہ خود بھی نیک ہوگا اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جسے دوستی کر رہے ہیں وہ نیک ہو اور دوستی کے آداب جو ہے وہ بہت سارے ہے وہ ہم آپ
بالکل صحی بات بات کریں گے بالکل صحی بات ہے آپ کو پتہ ہے دوست خوشیوں اور گووں میں ساتھ دیتا ہے اور زندگی کے مختلف مراحل میں ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے اس اسلام نے بھی دوستی کی بہت ا تلقین کی ہے
صحیح بات ہے دوست کے ساتھ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور دھوکے سے بچنا چاہیے اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو وہ مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے دوست کی عزت کرنی چاہیے اور اس دل آزاری نہیں کرنی چاہیے راز کی بات کو راز ہی رکھنا چاہیے امانت میں خیا خیانت نہیں کرنی چاہیے
صحیح بات ہے صحیح بات ہے آپ نے صحیح بولا ایک دوست ہی ہے جو ہمارے مشکلات کو سمجھتا ہے اور ہم اسی کو سب کچھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھار ہم وہ اپنی بات ہم اپ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کہہ پاتے جو ہم ایک دوست سے شیئر کر سکتے ہیں
اپنے دوست کی عزت کرنی چاہیے دوست کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے بلکہ حسد نہیں کرنا چاہیے آج کل لوگوں میں حسد آ گیا ہے کہ اب اپنی دوست کی کامیابی تک ان کو مطلب برداشت نہیں ہوتی لیکن ایسا بالکل نہیں ہونااہ چاہیے جب ہماری دوست یں دوست کے پاتھ ساتھ کوئی خوشی ہو یا کوئی کامیابی اس کو ملے تو اس پر ہمیں ہمیشہ بہت خوش ہونا چاہیے اور غلط ہو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم مطلب معاف کر دینا چاہیے اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں ان کو کو معاف کر دینا چاہیے
صحیح بات ہے دوستی کا پہلا ادب اخلاص ہے سچا دوست وہی ہوتا ہے جو بغیر کسی لالچ اور جی ا بقی فائدے کہ اپنی دوست سے محبت کرے
صحیح بات ہے دوست کی غلطی پر نرمی سے سمجھائیے جو سب کے سامنے لیل نہیں کرنا چاہیے ہم نے اپنے دوست کو خوشی اور غم میں ہمیں برابر شریک ہونا چاہیے دوست سے بد گمانی نہ نہیں کرنی چاہیے پہلے وضاحت اس کا موقع دینا چاہیے
بالکل صحی بات ہے
دوستی میں خود گرضی اور فائدہ اٹھانے کی سوچ نہیں رکھا نی چاہیے
صحیح بات ہے دوستی میں دھوکھا جھوٹ اور فریب کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ایک اچھا دوست ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اپنے دوست کو صحیح اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے
صحیح بات ہے دوست کے والدین اور بڑوں کا بھی احترام کرنا چاہیے دوستی میں غلام کا گالی گلوچ یا بد زمانی نہیں کرنی چاہیے پھر اس دوستی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا
فائدہ ہی نہیں ہوا بالکل دوست احترام بہت ضروری ہے دوستوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے کسی دوست کی تجحیق کرنا ایک اس کا مذاق اڑانا یا اس کی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے بیاں کرنا اچھے اخلاق کے خلاف ہے
صحیح بات ہے ہمیں اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے برے کاموں سے دوست کو روکنا چاہیے وہی سچی دوستی ہے دوست کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے حسد غصہ اور زضد سے دوستی خراب ہو جاتی ہے تی
بالکل سچ ہے دوست اپنی دوست
ضرورت سے زیادہ توقعات نہ رکھیں
ہ بالکل ا سچا دوست اپنے دوست کی عزت اور وکار کی حفاظت کرتا ہے وفاداری بھی دوستی کا اہم ادب ہے اچھا دوست مشکل وقت میں اپنے دوست کا ساتھ نہیں چھڑ اتا بلکہ ہر ممکن مدد کپ ہے
صحیح بات ہے دوستی میں صبر ہونا چاہیے برداشت ہونا چاہیے اور سمجھداری ہونی چاہیے اگر ہمیں دوست کو کوئی رائے دیتا ہے تو ہمیں اس احترام کرنا چاہیے اختلاف میں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے
بالکل صحیح بات ہے خوشی اور غم دونوں میں ساتھ دینا چاہیے حقیقی دوستی کی نشانی ہے جو شخص صرف اپنے فائدے کے لیے دوستی کرے وہ سچا دوست نہیں کہلاتا ہے
صحیح بات ہے مشکل وقت میں ہمیں حوصلہ آپ نے دوست دوست کو حوصلہ دینا چاہیے یہی اچھی حسن اخلاق ہے دوستی کے دوستی کو وقت دیں اور آپرواہی لاپرواہی سے بچنا چاہیے ہمیں
صحیح بات ہے دوستی میں رازداری بھی بہت اہم ہے دوست ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اس لیے ایک اچھے دوست کو چاہیے کہ وہ اپنی دوست کے رازو کی حفاظت کرے اور انہیں دوست روں کے سامنے ظاہر نہ کرے
صحی بات ہے ہمیں ہمیشہ اپنے دوست کے لیے دل میں خیر خواہ ہی رکھنی چاہیے اس کے بارے میں ہمیں کبھی دل میں کوئی برائی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ اس کے بارے میں کوئی بری بات کسی سے کہنی چاہیے کیونکہ دوست جو ہے یہ ایک مطلب خاص رشتہ ہوتا ہے دوستی کا ہمیں اچھی نیت سھ دوستی نے بنی چاہیے اور دوست کو دوست ا د اس سے کیا ہوتا ہے دوستی جو ہے بہت دیر تک چلتی ہے جب ہم صاف نیت سے دوستی نبھاتے ہیں اچھی نیت سے خلوص سے
بالکل معاف کرنا درگزر کرنا بھی دوستی کے آداب میں شامل ہے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اس لیے دوستی کو دوستوں کو ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے د غصہ اور آنا دوستی کو کمزور کر دیتے ہیں جبکہ برداشت اور نارمی دوستی کو م مبت بناتے ہیں
صحیح بات ہے دوستی میں مقابلہ بازی اور برتری جت بتے سے مطلب پرہیز کرنا چاہیے دوستوں کی کمزوریوں کو چھپانا چاہیے کیونکہ ہر ایک انسان میں کمزوری ہوتی ہے اس کی خوبیوں کو سرناا اچھا اخلاق ہے اور اس کی کمزوری کو چھپانا بھی اچھا اچھی بات ہے
صحی بات ہے آپ صحی بول رہی ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا اور مصروف زندگی کے باعث سچی دوستی کم ہو جا رہی ہے ہوتی جا رہی ہے اس لیے ہمیں دوستی کے آداب کو اپنانا چاہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ محبت خلوص اور وفاداری کا اور احترام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے
صحیح بات ہے چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا مضبوط دوستی کی علامت ہے کیونکہ اگر دوستی میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرنے لگیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھیں گے تو وہ دوستی زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ہے اور ایسی دوستی میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں چھوٹی چوٹی چھٹی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دینااہیے ان کو نظر انداز
بالکل صحیح بات ہے اور دوستی میں ایک اور اہم چیز ہے غریبی امیری نہیں دیکھنی چاہیے
صحی بات ہے آپ بالکل
اگر ایک دوست امیر ہے اور اس کا دوست کسی وجہ سے تھوڑا غریب بھی ہوگا تو اس کو وہ درگزر کرنا چاہیے اسے وہ محسوس ہی نہیں ہونا دینا چاہیے
صحیح بات ہے دوست کی کامیابی پر دعا اور تعریف کرنی چاہیے دوست تمیں صبر برداشت کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے
بالکل صحیح بات ہے وفاداری بھی دوستی کا ایک اہم ادب ہے
بالکل صحیح بات ہے دوستی میں صبر اور برداشت ہمیشہ ہونا چاہیے کیونکہ ہر ایک رشتہ تبھی چلتا ہے جب اس میں صبر ہو اور برداشت ہو
بالکل بالکل ایک اچھا دوست ہمیشہ بالکل ایک اچھا دوست ہمیشہ نیکی رہنمائی کرتا ہے اگر دوست کسی غلط راستے پر جا رہا ہو تو اسے محبت اور حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہیے برے دوست انسان کو برائی وں کی طرف لے جاتے ہیں
صحیح بات ہے سچی دوستی میں دکھاوے کے بجائے سادگی ہوتی ہے دوست کے لیے دل میں نفرت نہیں بلکہ خیر کھوائی ہونی چاہیے کیونکہ دوستی جو ہے وہ آداب اخلاق اور خلوص سے نبھائی جائے تو یہ رشتہ زندگی میں سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے اچھے دوست انسان کو بہتر انسان بناتے ہیں اہم کردار ادا کرتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے دوستی میں حاست اور بگس کی کوئی ا جگہ نہیں ہونی چاہیے سچا دوستتا اپنے دوست کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے نیک خواہشت رکھتا ہے اگر دوست کو کوئی کامیابی حاصل ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے
بالکل صحیح بات ہے دوستی میں ایک دوسروں کی باتوں کو اہمیت دینی چاہیے یہ نہیں کہ میرا ہی اگر میں اپنے دوست سے بات کر رہی ہوں تو مجھے یہ نہیں رکھنا ہے کہ میری ہی بات سننی چاہیے وہ ہمیشہ بلکہ اس کی بات بھی سنی چاہیے اور ماننی چاہیے اور اس پر عمل کرنی چاہیے جب ہم جب ایسا ہوگا تو دوستی جو ہے وہ مضبوط بنے گی
بالکل صحی بات ہے ا یہ آپ کے آپ نے صحیح کہا ہے طلبا کی زندگی میں بھی دوستی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے اچھے دوست تعلیم میں مدد دیتے ہیں اچھے باتوں کو تدیق دیتے ہیں اور کامیابی کے سب میں حوصلہ بڑھاتے ہیں اس کے برعکس برے وقت ہاں اس کے برعکس برے و دوست وقت ضائع کرنے بری عادتوں اور ناکامیوں کا سبب بن سکتے ہیں اس لیے دوستوں کے انتخاب میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے
صحیح بات ہے دوستی کو مطلب اگر ہم ان دوستی میں جو ہے ہمیں ہمیشہ عزت کا خیال رکھنا چاہیے حسد بد گمانی گیوت خود رزی جیسی بد ع بد عادتیں دوستی کو کمزور کر دیتی ہے اس لیے ان سے بچنا چاہیے
بالکل یہ ہم کہہ سکتے ہیں آخر میں دوستی ایک خوبصورت رشتہ ہے اسے وفاداری سے نبھانا چاہیے
چلو ہم اس بارے میں اب بعد میں بات کریں گے
انشاء اللہ اللہ حافظ
اللہ حافظ